ہ جی آپ ٹھیک ہو ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ چز رپ سب ٹھیک ہے ہے
بس ٹھیک اور سناؤ کیا حال ہے
میں بھی بس ٹھیک ہوں آپ سنائی آپ کا کیا حال ہے
میں بھی ٹھیک ہوں
جی آپ نیند سے گا بٹھی
میں صبح سات بجے اٹھی آج
چائے وغیرہ پیا آپ نے چائے وغیرہ آپ نے بھیھی
نہیں نہیں چاہائے نہیں بھی
کو
بس ایسے
اچھا ٹھیک
موڈ نہیں تھا آج اسکول سے واپس آتے وقت میں دوستی کے بارے میں سوچ رہی تھی مجھے لگا کہ یہ کتنا اہم رشتہ ہوتا ہے کیا تم بھی ایسی ہی سوچتی ہو
بالکل دوستی انسان کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دوست وہ ہوتا ہے جو ہر مشل مشکل وقت میں سات دن مجھے لگتا ہے کہ دوستی صرف بولنے کا کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور سپورٹ کر کرنے کا کام نام ہے ہ
یہ بات بالکل صحیح ہے کبھی کبھی گھر والوں سے بھی زیادہ کچھ بات دوست سے سمجھ لیتے ہیں جب انسان اداس ہو یا پریشان ہو تو ایک سچا دوست اس کی ہمت بڑھاتا ہے
ہاں اور سچا دوست کبھی بھی غلط راستے پر نہیں لے کر جاتا اگر ہم کوئی غلط فیصلہ کرنے لگے تو وہ ہمیں روکتا ہے اور صحیح مشورہ دیتا ہے
مجھے یاد ہے جب میں پچھلے سال امتحانوں کے دوران بہت پریشان تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میں اچھے نمبر نہیں لا پاؤں گا میرے دوست نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ محنت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اس کی باتوں نے مجھے موٹیویٹ کیا
دیکھا اس لیے کہتے ہیں کہ دوست زندگی کا قیمتی تحفہ ہوتا ہے اگر دوست اچھے ہو تو انسان کی شخصیت بھی اچھی بنتی ہے
بالکل لیکن آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ دوستی کو صرف آن لائن میسیجز اور لائکس تک محدود سمجھنے لگے ہیں
یہ بات کچھ حد تک صحیح ہے آن لائن دوستی بری نہیں ہے لیکن اصل دوستی وہ ہے تھی جو بھروسہ اور اخلاق پر نمنی ہو صرف آن لائن بات کر لینا دوست کی گارنٹی نہیں آتی
تمہارے خیال میں ایک اچھا دوست کی سب سے اہم خوبی کیا ہوتی ہے
میرے نزدیک سب سے اہم خوبی ایمانداری ہے اگر دوست اچھا اور ایماندار ہو تو دوست مضبوط رہتی ہے جھوھ دوست کو کمزور کر دیتا ہے
میں بھی ایمانداری کو بہت اہم سمجھتی ہوں اس کے علاوہ وفاداری بھی ضروری ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ دو صرے خوش کے وقت ساتھ ہووں مشکل میں دور ہو جائے
بالکل وقت مشکل ہی انسان میں دوستی کا امتحان ہوتا ہے جب سب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو ایک دوست ساتھ کھڑا رہتا ہے اس کی اہمیت اور بھ جاتی ہے
ہماری اردو میں ایک مشہور کہاوت ہے دوست وہ جو مصیبت میں کام ائے
ہاں جی اور یہ کہاوت بالکل درست ہے خوشی میں تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے لیکن غم اور مشکل میں جو ساتھ دیتا ہے وہی اصلی دوست
تمہاری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس اس سے تمہیں دوستی کی اہمیت کا احساس ہوا
جی میری زندگی میں تو ایسا واقعہ نہیں ہوا میں آپ سے ہی سوال پوچھتا ہوں تمہاری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے
جی نہیں
ٹھیک ہے
ہاں ہی دا میں بہت بیمار ہو گئی تھی اور کافی دن اسکول نہیں جا سکی جب واپس گئی تو میرے دوست نے میرے لیے تمام نوٹس تیار کر رکھے تھے اگر وہ میری مدد نہ کرتے تو مجھے بہت مشکل ہوتی اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ سچی دوست کتنی قیمتی ہو تو
یہ واقعی بہت اچھی بات ہے ایس دوست نصیب والوں کو ملتے ہیں
ہاں لیکن دوستی صرف لینے کا نام نہیں ہمیں بھی اپنے دوستوں کے لیے ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے ہم ان سے امید رکھتے ہیں
جی یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے دو دوستی صرف لینے کا نام نہیں دینے کا بھی ہے بالکل اگر ہم چاہتے تو کئی لوگ ہمارے ساتھ وفاداری کرے تو ہمیں بھی وفادار بننا ہوگا
ایک اور بات جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ دوست ایک دوسروں کے کاموں کو سمجھتے ہیں ہر انسان مکمل نہیں ہوتا دوستی تب مضبوط ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھے
یہ بہات گہری بات ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر ناراض ہو جانا اور دوستی ختم کر دینا ٹھیک نہیں معافی اور برداشت دوستی دوستی کو لمبا چلات دیا
بالکل اور حسد یا جیلسی بھی دوستی کو نقصان پہنچاتی ہے اگر دوست کامیاب ہو تو ہمیں اس کی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے
ہاں آج کل کچھ لوگ اپنے دوست کی ترقی دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں جبک سچا دوست اس کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھ
اسی لیے کہتے ہیں کہ دوستی دلوں کا رشتہ ہے مقابلے ت نہیں
واہ یہ جملہ مجھے بہت پسند آیا دوستی دلوں کا راستہ ہے مقابلے کا نہیں
شکریہ ویسے تمہارے خیال میں اسکول لائف میں دوستی کی اہمیت ہے
اسکول لائف میں دوستی بہت ضروری ہوتی ہے دوست مل کر پڑھتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور مشکل سبجیکٹ اس کو سمجھنے میں ہیلپ کرتے ہیں اسکول کی یادیں بھی اکثر دوستوں کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہوتی
بالکل مجھے لگتا ہے اسکول کے دوست اکثر زندگی بر یاد رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بہت ساری خوشگوار لمحے گزارتے ہیں
ہاں پکنک ہو سپورٹس ڈے ہو یا اینول فنکشن فنکشن ہر جگہ فنکشن ہر دوست ہر جگہ سے ساتھ ہوتا ہے
ہاں سپورٹس نہیں ہوتا ہے اسپورٹس ہوتا ہے اور جب اسکول ختم ہو جاتا ہے تو انسان کو زیادہ سب سے زیادہ اپنے دوستوں کی یاد آتی ہے
صحی کا تمہیں تو رنگین بنا دیتی ہے
لیکن ہر دوست اچھا نہیں ہوتا اسی لیے دوست چننے میں احتیاط بھی ضروری ہے
یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے اگر ہم برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے کو رہیں گے تو ان کا اثر ہم پر بھی پڑے گا
اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں سے جانا جاتا ہے
ہاں اچھے دوست اچھی عادتیں سکھاتے ہیں جوک برے دوست عادتوں کی طرف لے جا سکتے ہیں
میرے خیال میں اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو تعلیم اخلاق اور انسانیت کی طرف رہنمائی کرے
میں تمہاری بات سے متفق ہوں دوستی کا اصل مقصد ایک دوسرے کی زندگی کو بہتر بنانا ہونا چاہیئے
بالکل اگر دوستی سے انسان کی سوچ اور کردار بہتر ہو رہا ہو تو وہ کامیاب دوستی ہے
ہاں تم نے کبھی کسی دوست سے لڑائی کی ہے
ہاں چھوٹی موٹی ناراضگی تو ہر دوستی میں ہوتی ہے لیکن اگر دونوں طرف محبت اور عزت ہو تو مسئلے جلدی حل ہو جاتے
ہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا ایک بار میرے دوست نے میری بحث ہو گئی تھی لیکن بعد میں ہم نے بات کر بیٹھ کر بات کی اور غلط فہمی دور کر لی
میری ایک دوست تھی لگ بھگ بچپن سے اس کا نام تھا صدف
ہوں
ہم اتنے اچھے دوست تھے بیچ میں پتا نہیں وہ کہاں چلی گئی میں نے بھی اس کو چھوڑ دیا پھر اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا
ہوتا ہے ہوتا ہے
جی پھر دوسروں کے بعد بی مارنی ہوتی ہے پھر میرے نئے دوست بنے نئی دوست میری بنی تو اس نے پھر بتایا چلو میں آپ کو کے ساتھ ہوں تو پرانے دوست سب کو چھوڑ دو
اچھا ٹھیک
جی کمینیکیشن بہت جی
پ میں فرینڈ تھا اس کا نام تھا ارسلان
اچھا
جی ہاں پھر کچھ مسئلے ہو گئے اور ہماری لڑائی ہو گئی پھر ایک دوستی ختم
اچھا ٹھیک کمیونیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے کئی دوستیاں صرف اس لیے ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے کھل بات نہیں کرتے
میں اس سے اتنی اچھی طرح سے بات کرتا تھا مطلب نا کھل کے آپ کو تو پتہ ہی ہے آپ نے شاید سنا بھی ہوگا
جی کیا
کچھ نہیں س بالکل سچ بولنا اور کھل کر بات کرنا دوستی کو مضبوط
ورنہ میں نے اس دوست کو اتنا مطلب پیار کیا تھا میں اس کو ایک بار اس کے گھر میں کچن میں آگ لگی تھی میں نے اس کو اتنی فون کی تب آپ ٹھیک ہو وہ ہے یہ ہے اور ایک دن اس کو ریچارج بھی نہیں تھا میں نے اس کو بتایا تھا آ جب میں ریچارج بھی ڈالوں گی
چا ٹھیک ہے بتائیے آپ
ایک اور بات ہمیں اپنے دوستوں کی عزت کرنی چاہیے مذاق بھی حد میں رہ کر کرنا چاہیے
ہاں ایسے مذاق جو کسی کو تکلیف دے وہ دوستی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے
بالکل دوست کا دل جیتنا مشکل اور کھونا بہت ت آسان ہوتا ہے
واہ یہ بات بھی بہات اچھی ہے دوستی کا کام رکھنے کے لیے محنت اور اخلاق دونوں ضروری ہیں
اور دعا بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں نیک اور سچے دوست نصیب ہوں ون تری اور میری طرف جو ہمیں بچ مے دوست
ج مین اچھ دوست و واقعی کہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے
بالکل ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آنا چاہیے
آج گفتگو س سےے مجھے یہ سیکھ کو ملا کہ دوستی صرف ایک لفظ نہیں بلکہ بھروسہ وفاداری ایمانداری اور محبت کا نام ہے
اور مجھے یہ احساس ہوا کہ سچے دوست زندگی کو آسان اور خوبصورت بنا دیتے ہیں ان کا ساتھ انسان کو ہمت اور خوشی دیتا ہے
شکریہ آج دوستی کے بارے میں بات کر کے بہت اچھا لگا اور
مجھے بھی بہت اچھا لگا اللہ کرے ہم سب کو سچی اور وفادار دوست نصیب ہو عامین اللہ حافظ